جا رہا ہلو
ک ہیلو
ہاں ہاں بولیے ہلو
ہیلو
بولے آواز کلیئر نہیں جا رہا ہے کیا ادھر سے ہاں آپ کا آواز آ رہا ہے
ہاں ابھی آ رہا ہے آپ کا
ہاں بولیے
السلام علیکم
ہوں وعلیکم السلام بولیے ہلو ہلو
ہاں
بولیے کیا حال چال ہے
سب مست ہے
سب خیریت ہے
ہاں ہاں سب خری
ا اور
ہیلو
ہاں سلمان جی
بولیے آواز نہیں جا رہا ہے کیا
کافی دن بعد بات ہو رہی ہے آپ سے ہلو
ہاں
مطلے کافی دن بعد بات ہو رہی ہے آپ سے
جی جی دکان اور گھر کے کام میں تھوڑا وست تھا آاں سوچا سب سے پہلے آپ کو
اچھا بہت اچھا کیا اپنا ٹھیک نا میں بھی کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں
ہیلو
بتائیے بولیے ا نیٹ ورک ہے ادھر آواز نہیں برابر جا رہا ہے کا ہلو
ہیلو
آپ بولیے سان جی بولیے آواز نہیں جا رہا ہے ادھر سے
ہاں اورابری آئیٹو
نیٹ ورک میں ہے بولیے
جی
اسے نہیں آ رہے گا اچھا
تھوڑا راستہ سائڈ میں ہے اس لیے
اچھا اور گھر میں سب لوگ کیسے ہیں امی ابو بچے سب ٹھیک ہیں
آب خیریت سے ہیں اب وہ صبح کھیت چل جاتے ہیں ہمیں گھر کا کام دیکھتی ہے بچے بھی اسکول جا رہے ہیں
اچھا اچھا ماشاء اللہ سب کو صحت مند رکھے
آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے نا
الحمد للہ سب ٹھیک ہے بچے چھٹی میں ہے کوب کھیل رہے ہیں بھاابھی بھی گھر میں کام میں لگی رہتی ہے
اچھا ہے پریوار خوش رہے اس سے بڑی بات روم
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
وہ دکان کیسا چل رہا ہے
الحمد للہ ٹھیک چل رہی ہے کبھی کام زیادہ ہوتا ہے کبھی تھوڑا کم لیکن اللہ کا شکر ہے کہ روزی چل رہی ہے
ہاں ہاں محنت کرنے والا جو ہے نا محنت اس سے کبھی کھالی نہیں آتا ہے
بالکل بالکل بھائی جان
اس بار عید کیسی رہی
بہت اچھی رہی صبح جب نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے ید گ عید گد آج پڑے آات کے بعد سب لوگ گلے ملے
ہمارے یہاں ا ایسا ہی ہوا تھا نماز کے بعد محلے کے سبھی لوگ ایک دوسرے سے ملے ب بچے بھی بہت ہچ اچھ
میرے چھوٹ بیٹے نے تو نماز سے لوٹتے ہی کہا ابو میری عیدی کہاں ہے
اچھا ہوں بچوں کو تو عید کا سب سے زیادہ انتظار رہتا ہے نا عید کے لیے ہی جہ انتظار آتا ہے
پھر گھر رشتے دار آنے لگے پورے دن مہمان کا آنا جانا لگا رہا
ہاں ہمارے یہاں بھی چاچا ماما پوپا سب آئے تھے امی سیویاں بنائی تھی اور سب مل کر کھائے تھے
ہاں عید کا اصلی مزہ یہی ہے پورے پریوار کے ساتھ سمے بتانے کا موقع ملتا ہے
صحیح کہا آپ نے آج کل سب اپنے اپنے کام میں وست رہتے ہیں تہوار ہی ایک ایسا سمے ہوتا ہے جب سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں
بالکل بالکل ویسے رمضان اس بار بہت جلدی نکل گیا
ہاں ہاں پتا ہی نہیں چلا کب پہلا روزہ آیا اور کب عید آ گیا
ہاں اس بار آپ نے پورے روزے رکھے ہیں
جی ہاں عبید اللہ پورے رکھے کوشش کی کہ نماز بھیا عجامت سے پڑھے
مس اللہ اللہ قبول فرمائے
ہاں ہاں آپ سے سرامی کہاں بڈے
اپنے محلے کی مسجد میں وہاں اچھا ماحول رہتا ہے بچے بھی ساتھ چلے جاتے تھے
ا ہمارے یہاں بھی ماجر میں بھیڑ رہتی تھی افتار سے سمے سب مل کر بیٹھتے تھے
یہی تو رمضان کی سب سے اچھی بات ہے امیر غریب سب ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں
ہوں ہ بالکل بالکل سلمان جی ویسے اس بار آپ نے جفق بھی نکال دی کیا
جی ہاں رمضان کے آخری دنوں میں نکال دی تھی کوشش رہتی ہے کہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچے
اللہ قبل فرمائے
آمین ویسے پھر ویسے جلیل بھائی جان اس بار محللے میں عید کا میلہ لگا تھا گیا
ہاں ہاں چھوٹا سا میلہ لگا تھا بچوں کے لیے جھولے تھے کھلونے تھے کھانے پینے کی دکان بھی لگی تھی
ہوں میرے بچے بھی میے جانے کی ضد کر رہے تھے پھر شام کو انہیں لے گیا
ہ بچوں کو سب سے زیادہ کیا پسند آ آیا
ہ جھولا اور غبارے پھر کھلونے بھی خریدنے پڑے بچوں کی خوشی دیکھ کر اچھا لگتا ہے
جی ہاں جی ہاں بالکل ویسے آج کل اسکول کی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں نا
ہاں ہاں اس لیے بچے دن بھر گھر میں شور مچاتے رہتے ہیں
ہاں ہمارے گھر کا بھی یہی حال ہے
اچھا جلیل بھائی جان آپ نے بتایا تھا کہ اس بار آپ اپنے بزنس میں کچھ نیا کرنے والے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کوئی نیا سامان لانے کا پلان ہے یا دکان کو تھوڑا اور بڑھانے کی تیاری چل رہی ہے ویسے میں بھی اپ اپنے کاروبار میں کچھ بدلاؤ کرنے کی سوچ رہا ہوں تاکہ گراہکوں کو اور اچھی چیزیں ملے مل سکے
جی جی جی بھائی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں نا اسس بار دوٹان تھوڑا دیا دکان میں کچھ نیا سامان رکھے آج کل لوگ نئی ل ڈیزائن اور اچھی کوالٹی دیکھتے ہیں نا
بالکل بالکل پلے لوگ صرف کپڑا دیکھ کر خرید لیتے تھے اب ڈیزائن رنگ سلائی بھی دیکھتے ہیں
ہ ہاں اورگر دکان پر اچھا ویوہار ملے تو گراہک کو دوبارہ ضرور آتا ہے گراہک لوگ
صحی کا
بولیے سلمان جی ہلو ال ہوں بولیے سلمان جی
تو
ہاں ہاں بولیے آواز نہیں جا رہا ہے کیا ہلو ہلو
ہیلو
ہاں بولیے سلمان جی نہیں جا رہا آواز
ہیلو
ہلو
ہلو ہیلو
ہلو
ہیلو جلی ہلو
ہلو ہلو ہلو